جیاںی
ہیلو
ہلو
جی جی بتائیے
کیسے ہیں
بڑھیا بڑھیا آپ بتائیے آپ کیسے ہیں
کیا کر رہے ہو آپ
کچھ نہیں بس میں بیٹھا تھا تو خالی تھا میں سوچا آپ کالی کر لوں تھوڑا ٹائم پاس ہو جائے گا میرا
سی کیا
ہ آپ کی آواز کٹ کے آ رہی ہے تھوڑا سا مطلب آپ بلوٹوتھ لگائے ہو کیا
نہیں میں پوچھ رہی ہوں آج آفس میں گئے کیا
ہاں آپ صحیح آ رہی آپ کی آو نہیں نہیں آج نہیں گیا میں تھوڑا سا طبیعت خراب تھی اس لیے میں گیا نہیں آج
اچ اچھا اچھا
ہاں ہاں گھر پہ ہی ہوں ابھی
ا کیا ہو گ کیا تبیت کو
کچھ نہیں بھائی یار تھوڑا بہت فیور تھا تو دوا کھایا گیا آام نہیں ملا اسی لیے آج میں گیا نہیں کہ میں آپ سناؤ
ہاں تھوڑا موسم بھی ہاں ہاں میرا بھی ہو گیا ایک تو تھوڑا موسم بھی ایس ہی ہو رہا ہے نا ہوتی ہے تو موسم چینج ہو جاتا ہے کبھی بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے
ہاں صحی کہہ رہی ہیں اسی سیزن کے چکر میں تو ایک تو کبھی دھوپ کبھی بارش آپ کے یہاں کیسا موسم ہے
میرے یہاں بھی ایسا ہی ہے ابھی دو تین دن سے بارش ہو رہی تھی تو موسم چینج ہو گیا اب کل سے بارش نہیں ہو رہی تو دھوپ نکل رہی ہے اس سے اس کی وجہ سے گرمی زیادہ ہو رہی ہے
ہوں میرے یہاں بھی یہی حال ہے بیچ میں پانچ چھ دن بارش اور تو سب بڑھیا ہی ہے
فیملی میں
تب آپ نے سب سب سب فیملی میں بڑی ہیں آپ کل لنچ ہو گیا
نہیں ابھی نہیں ابھی تو ٹائم ہے
کیوں ابھی کتنا بج رہا ہے اچھا اچھا ہاں ابھی تو ٹائم ہے کافی ٹائم
ہاں اگے تو پاس ہے ائم اور آفس کے علاوہ کچھ اور کام دیکھ رہے ہو یا پھر بس آفس کا ہی
نہیں ابھی آفس کے علاوہ تو کوئی کام نہیں ہے ابھی تو وہی چل رہا ہے کام
اچھا
ہاں ادر وز تھوڑا بہت ادھر ادھر سے پارٹ ٹائم ہو جاتا ہے باقی تو سب ایسے ہی ہے
اچھا اچھا ہاں یہ بھی انا صحیح ہے کیونکہ صرف سیلری سے کچھ ہو نہیں پاتا نا اتنا سیونگ نہیں ہو پاتی
ہ تھوڑا ادھر ادھر سے بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے تبھی تھوڑا صحیح رہتا ہے اب ایک چیز کے بھروسے رہیں گے تو پھر کہاں کچھ ہو پائے گا
ہاں
کیا کہہ رہی تھیں آپ میں بھی کر رہی تھی میں نے کہا میں بھی دیکھ ہی رہی ہوں ہ ہ لائن میں مجھے مل جائے تو
کیوںکہ جاب تو میرا بھی کافی ٹائم سے چل رہا ہے لیکن فیملی ہے اپنے بھی کچھ خرچے ہو جاتے ہیں ایکسٹرا
ہوں یار وہی تو اتنی سیلری میں ہو نہیں پاتا ہے صحیح سے
ہاں ہاں ہاں تبھی پھر دوست کے ساتھ تھوڑا گھومنا پھرنا بھی ہو ہی جاتا ہے چاہے ک اتنا بھی کم کرو بٹ پھر بھی تھوڑا بہت تو ہو ہی جاتا ہے
ہوں ہ ہوں صی بات
ہوں
ے یہی کہہ رہے ہیں ہ اور سب تو بڑھیا ہی ہے آپ تھوڑا بیسے بولتے رہیے ایک سیکنڈ تھوڑا ہاں نہیںی ارجنٹ آ گیا بول دی رہیے اب میں آ رہا ہوں
ہ ہ چلو
سر بقی ہےے جی جی ھرھا کیا بتا د تھا لمبر لگی
تھوڑا بزی ہو کیا
ہلو
ہلو
ہوں ہیلو
ہلو بزی دو بزی ہو کیا
ہاں تھوڑا سا آ گیا تھا وہی میں کہہ رہا تھا اس کو ایک بار جب کمپیوٹر میں تم ڈالو گے نا تو سرچ کرو گے تودنا ن آ جائے گا ب ہے نا
سرچ کیا تھا تم نے ہلو جی اس ٹاپک کو سرچ کیا تھا
ٹاپک کو سرچ ابھی کیا نہیں ہے کیوںکہ اس میں نا تھوڑا زیادہ ٹائم لگ رہا ہے میرے پاس میں تھوڑا سا آفس کے کام میں بزی تھی
جی اچھ
تو دیکھتی ہوں ٹائم نکال کے آج شام کو گھر جاتی ہوں نا
بتا دیجیے ان کو ہیلو کتنا بچا تھا اچھا پھر دن آئےتی ٹھیک ہے وہی سو مائن اسی پہ کر دیجےار آ ہاں ہاں میں جان رہا ہوں جان رہا ہوں
اچھا اچھا مجھے لگا من کا آپ شاید تھوڑا سا بزی ہو تو اس وجہ سے
نہیں تھوڑا آ گئے تو آ گئے تھ ایک لوگ ہاں بتائیے تو وہی کمپیوٹر پہ جب آپ ڈالیں گے نا تو اس کے بعد پھر اس پہ آپ ہے ویب آپشن ہاں تو اس کو جب آپ کلک کریں گے دین اس کے بعد صحیح ہو جائے گا جو آپ کا وائرس وغیرہ ہے
اچھا اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر میں دیکھتی ہوں ابھی تو میں آفس میں تھوڑا سا کام کر رہی ہوں شام کو جیسے فری ہوں گی نا تو ایک بار میں دیکھتی ہوں اگر کچھ پھر بھی دقت آتی ہے تو پھر میں آپ کو میسج کرتی ہوں
ہاں کوئی دقت آ نا بتانا نہیں تو میں ادھر سے اپنے لیپ ٹاپ میں لاگ ان کر کے دن جو بھی ہوگا صحیح کر دوں گا اس میں کوئی دقت نہیں ہاں
اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے ابھی ایک آن لائن کام بھی دیکھا ہے
ہوں
اگر آپ کے پاس مطلب زیادہ دیر میں دینا ہوتا اس میں گھنٹے کے مطلب ایک دن کے دو گھنٹے دے دو تو بھی اچھا مطلب یہ ہے کہ اپنا انکم اچھی آ جاتی ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر
س میں کرنا کیا ہوتا ہے کیسے
اس میں کرنا کچھ نہیں ہوتا کمپنی کے ساتھ ہمیں جس کمپنی کے ساتھ ہم جڑ رہے ہیں
ہاں
کمپنی ہمیں کچھ ڈیٹا پروائڈ کرتی ہے کچھ لوگوں کے نمبرس دیتی ہے جیسے کہ یہ ڈیلیوری پارٹنرس ہوں گ ہیں نا امیزون فلپکارٹ زومیٹو
ہوں ہوں
اس کے لیے دلی
اچھا تو اس اچھا اچھا یہ ہاں سگفتہ میم نے بتایا تھا اچھا اچھا بتایا تھا انہوں نے مے بھی بتایا تھا ہاں میٹنگ کی میٹنگ کے ل کائی تھی
اچھا ہم نے میٹنگ لی تھی
ہاں تو اس میرے کو صحیح نہیں لگا تھا اس میں بہت زیادہ اس میں کام تھا
کیونکہ اس میں ٹارگیٹ بیس ورک ہے نا وہ اس وجہ سے
ہوں ارے یار وہ کوئی آ گیا تھا نا اسی لیے میں تھوڑا میں بزی ہو گیا تھا ابھی تھوڑا
اچھا اچھا نہیں نہیں کوئی دقت نہیں ہے وہ تو خل ہے آپ گھر
ہاں خود کا شو روم ہے تو وہیں پہ میں تھوڑا بیٹھتا ہوں تو اسی لیے ہاں آ گئے تھے کسٹمر آ گئے تھے اسی لیے تھوڑا سا میں موبائل سائڈ رکھ دیا تھا میں
اچھا اچھا کوئی دقت نہیں ہے
ہ ہاں تو پھر کوسا تھا
وہی پھر انہوں نے مجھے بتایا تھا میں نے میٹنگ لی تھی اس میں جو بھی پروسیس تھا وہ سارا پروسیس سمجھایا تھا
تھوڑا ٹائم آگا ہوں ہوں
اس کے بعد
اچھا
تو اب میں نے ان سے ایک ہفتے کا ٹائم لیا ہے میں نے میم آپ میرے کو ایک ہفتے کا ٹائم دے دو پہلے میں تھوڑا سا پیمنٹ ارینج کرنی تھی پھر اس میں پیمنٹ دے کے جوائنگ ہو رہی تھی ہاں آئی تھنک ہاں اس میں شاید ٹو نائن لن پیمنٹ تھی کیہ میں نے میٹنگ لی تھی نا تو وہ پیمنٹ کے بارے میں میٹنگ میں بتایا تھا
ہوں ہ
ہاں تو جب میں نے
دیکھو میں اس وہ اس لیے نہیں کر رہا تھا اس میں اب کیا ہے جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایک تو چلو تمہیں ملے گا ڈاٹا ملے گا ٹھیک ہے بٹ اب اس کو تھوڑا بہت مطلب اچھے سمجھانا یہ کرنا کر لو سمجھ رہے ہو تو اس میں پھر بہت ٹائم لگتا ہے اور اب یہ ہے کہ تم کو مہینے میں لگ بھگ مان کےلو پچاس لوگوں کو جوائن کیا
ہاں ہوں ہوں ہ اور ایسا اس میں کنڈیشن جوائننگ اسکاؤنٹ تب ہوگی مان لو میں نے کسی کو ڈیلیوری پارٹنر کو جوائن کرا دیا وہ جب اپنا فرسٹ آڈر کمپلیٹ کرے گا
ہوں
تب وہ جوائنگ کاؤنٹ ہوتی اب چاہے وہ دو دن میں کمپلیٹ کرے یا دس دن میں کمپلیٹ کرے یا پندرہ دن میں جب وہ اپنا پہلا آڈر کم لیٹ کر لے گا پورا کر لے گا تب میری وہ ایک جوائن اکاؤنٹ ہو
اچھا
تو ایسا نہیں ہے کہ میں نے کسی کو جوائن کرا دیا کسی نے بولا کہ میں انٹرسٹ ہوں وہ جوائن ہو گیا بٹ وہ کام نہیں کر رہا ایک بھی اس نے آرڈر پورا نہیں کیا تو وہ پھر میرا جوائننگ میں کاؤنٹ نہیں کریں گے وہ لوگ
اچھا یہ بات ہے
یہ کنڈیشن بھی ہے وہاں پہ ہاں ویسے تو تو پارٹ ٹائم فل ٹائم دونوں کے لیے ہے پارٹ فل ٹائم میں کرتے ہو تو وہی آرٹ چ گھنٹے کائے پارٹ ٹائم میں کرتے ہو تو چار گھنٹے کائے
کال آ رہا تھا میں کرتا ہوں آپ کو تھوڑی دیر میں ٹھیک ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی دقت نہیں ہے اوکے